ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں اپ
اللہ تعالی کا شکر ہے اپ ٹھیک
جی الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور فرمائیے کیسے چل رہی ہے اپ کی زندگی
بس ٹھیک ہی چل رہے ہیں اپ کی امی جان ابو جان سب ٹھیک ہیں
جی جی ابو جان کی ابھی طبیعت کچھ ہمارے ناساز ہے ان کا بھی بات
جی اور
اچھا موسم موسم کیسا ہو
موسم تو یہاں پہ بارش ہو رہی ہے سے مسلسل ہو رہی ہے موسم اچھا ہے گھومنے پھرنے والا موسم ہے
اچھا ٹھ اچھا ٹھیک اور میں بیٹھا ہی ایسا میں نے سوچا آپ سے آج گفتگو کروں نیند کی اہمیت پہ
جی جی
دیکے نا نیین چو نیند جو ہے نا اللہ تعالی کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے جس طرح انسان کے لیے ہوا پانی اور غزا ضروری ہے نا اسی طرح جو ہے صحت مند زندگی کے لئے جو ہے پوری اور سکون بری نیند بھی جو ہے نہایت ضروری ہے ہے نا
جی جی
اگر انسان روزانہ مناسب وقت تک نیند نہ کرے نہا تو اس کے کی دماغ جسم اور جو ہے جذبات جو ہیں سب متاثر ہوتے ہیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
دیکھیے نا آج کل آج کی جو ہے مصروف زندگی میں بہت سے لوگ جو ہے تعلیم نوکری موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے دیر تک جاگتے رہتے ہیں اس ہاں اس عادت کی وجہ سے ان کی جو ہے صحت کا کام کی صلاحیت اور زندگی کا نظام جو ہے متاثر ہوتا ہے نا
جی جی
اسی اسی لیے کیا ہے کہ اسی لیے نیند کی جو اہمیت کو سمجھنا اور اس پر جو ہے عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے ہے نا
جی اچھی صحت کے لیے تو عمل کرنا ہی چاہیے لیکن لوگ جو ہے آج کل یہ موبائل کے چکر میں سب سے زیادہ ٹائم مطلب پاس کرتے رہتے موبائل میں اور ٹائملی مطلب سوتے بھی نہیں ہیں نہ ان کے مطلب سونے کا ٹائم مقرر ہے نہ جاگنے کا مقرر ہے
بالکل بالکل آپ نے بالکل اچھی بات فرمائی ہے نیت ایک قدرتی عمل ہیں جس کے دوران جو ہے انسان کا جو جسم ہوتا ہے نا وہ دماغ آرام کرتا
آراب کرتا جی جی صحیح فرمایا آپ نے
تھکان دور کرتا ہے اور دماغ دن بھر حاصل کی گئی معلومات کو جو ہے ترتیب دیتا ہے
جی جی
دیکھیے نا نیند کے بعد جو ہے انسان تازہ دم محسوس کرتا ہے اور نئی دن کی کام بہتر طریقے اسے انجام دے سکتا ہے نا
جی جی
مطلب مجھے مجھے مجھے خود ہوتا ہے نا جب میں مطلب کبھی لیٹس ہوتا ہوں نا اگددن وہ پروڈکٹ میں ہوتا ہے کہ مطلب کہ اس کی بہت ہی مطلب میں جو لیزی محسوس کرتا ہوں
ہاں کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا من سے انسان کام بھی نہیں کر پاتا پھر
اور کیا جو ہے نا اسی کے ساتھ ساتھ جو پوری نیند انسان کی جسمانیانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے نیند کے دوران جسم اپنے جو ہے خراب شدہ سیلز کی جو ہے مرمت کرتا ہے اور جو ہے قوت بحال ہوتی ہے
جی جی اور نیند نیند سے یہ بھی ہے نا انسان ساری مطلب ٹینشن سے ساری پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے نیند کے بعد جی ہ نا جی جاگا تو انسان بس وہی دنیابی چیزوں میں لگا ہوا ہے مشر خفیت ہے ہاں اور دماغ مطلب چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا اور اس نیند سے یہ ہے کہ انسان دماغ میں مطلب بہت زیادہ تر و تازہ سونے کے بعد انسان محسوس کرتا ہاں ج جسمانی تھکان بھی اترتی ہے
ہاں ہاں دیکھیے ن جوولو روزانہ مناسب نیند لیتے ہیں نہ ان کی جو امیونٹی مضبوط رہتی ہیں اور وہ بیماریوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں دیکھیے کم نیند لینے والے افراد جو ہوتے ہیں نا ان میں کیا ہوتا ہے تھکان ہوتی ہے ان میں کمزوری در درد اور دل کی بیمارییاوں کا خطرہ بڑھتا ہاں ہاں ہاں بالکل
چڑچڑے ہو جاتے ہیں لوگ نیند نہیں پوری ہوتی تو ہاں آنکھوں میں ڈارک سرکل ہو جاتا ہے مائگرین ہو جاتا بہت ساری بیماریاں ہیں نیند نہ پوری ہونے کی ڈائجیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے جی اس لیے صبح ا یہ ہے کہ نہیں مطلب لو سکون والی اور جو مطلب وہ ٹائم ہے نا چھ گھنٹے سات گھنٹے کا پراپر اس کو نیند کو پوری لینا چاہیے ہ ہاں اور ٹائم سے سو ٹائم سے اٹھو اٹھنے کا بھی ٹائم مقرر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سو سو رہ تو نو دس بجے اٹھ رہا ہے ہو تو وہ بھی جسمانی جو ہے آپ کی مطلب پریشانیاں ہی کھڑی کرے گا انسان کہ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے نا وہ ایک مشین ہے مشین اگر گڑبڑ ہوگی تو آپ مطلب اس میں کچھ بھی وہ ہوگا اس لیے اس کو آپ مطلب پورا ایکٹو رھیے سب چیز ٹائم ٹیبل سے کریے تب تو وہ آپ کا مطلب وہ مشین آپ کی صحیح رہے گی اگر آپ نے اس میں کچھ بھی ذرا سی کوتای کی تو آپ کی مشین جو ہے خراب ہوگی تو پھر آپ اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیے دوائی کرائیے علاج کرائیے جی پریشانیاں اٹھائیے ہاں اور فزیکل تو انسان ٹینشن میں آتا ہی ہے بیماریوں سے اور مینٹلی بھی بہت زیادہ پھر آدمی اسٹریس میں چلا جاتا ہے
بالکل بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی آپ میں بہت سہمت ہوں آپ کی بات سے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اچھی نیند کی وجہ سے جو ہے یاداشت بہتر ہوتی ہیں توجہ بڑتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی کی صلاحیت جو ہے مضبوط ہوتی ہے طلبا اگر امتحان سے پہلے پوری نیند کرے نا تو وہ جو ہے
جی جی اب ہماری بیٹی ہے وہ پڑھتی ہے سمجھیے رات میں اڑ جائے گی ا اس کو بولیں گے نہیں پوری کر لو تو نہیں مطلب پڑھنا تو ہے ہی ہے اب جب آپ نین نہیں لوگے تو آپ کا دماغ کا وہ ریسٹ ہی نہیں پائے گا جب وہ ریسٹ نہیں پائے گا تو اس میں آپ کتنا بھی گسڑو گے وہ مموری مطلب کتنا میموری اس کو ایبزارب کرے گا بھائی کچھ چیزیں تو ڈیلیٹ ہوں گی نا آپ اس کو ریلیکس دیجیے پھر اس میں میموری ڈالیے نا یاد کرنے والی ہاں تو آپ اس اس کو مطلب لگاتار اس کو آپ چلائیں گے تو وہ اتنا کام نہیں کرے گا تو اس کو بھی ریسٹ بہت ضروری ہے
بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے آپ نے بھی بچوں کی بات کی بچوں کے جسم اور دماغ کی ترقی ترقی نیند کے دوران ہوتی ہے جو بچے پورے نیند لیتے ہیں نا وہ اسکول میں بہتر توجہ دیتے ہیں اور تعلیمی میدان میں اچھے کامیابی حاصل
جی جی صحیح فرمایا آپ نے لیکن آج کل کا دیکھیے نا ٹائم ایسا ہے وقت ایسا ہے اسکول میں چھ گھنٹے بچے رہتے ہیں اسکول میں
بکل
چھ گھنٹے رہتے ہیں اور بچوں کی مطلب جو مطلب پراپر نیند ہونا چاہیے صحت جس سے اچھی رہے وہ نیند بچوں کی ہو ہی نہیں پاتی ہے سات بجے ب اٹھ گئے ہیں چھ بجے آھ بجے کا سڑھے سات بجے کا اسکول ہے دو ڈھائی تین بجے وہاں سے سے آ رہے ہیں پھر جو ہے پھر اسکول کا ہو گیا نہانا دھونا کھانا پینا ہوا اس کے بعد پھر بچوں کو ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا بچوں کو ریسٹ ریسٹ بھی نہیں مل رہ ہے اور نہ نہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو پا رہی ہے بچوں کی
ہاں بالکل بالکل
جی اور صحت پہ اثر پڑ رہا ہےھوٹے چھوٹے بچوں کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جو صبح صبح جو نیند نہیں ہوتی ہے نا بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے
اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بڑے افراد کے لیے بھی جو ہے نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنی بچ کے لیے روز روز کار گار کی ذمہ داریاں اور دوسرے مسائل کی وجہ سے جو ہے اکثر نیند کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا تاکہ ان کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ
وہ کم ہو جاتی ہے جی جی صحی جی اور یہ ہارٹ اٹیک وغیرہ یہ نیند نہ ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ ہے جو کم کم عمر کے لوگوں کو جو ہو رہے ہیں نا اٹیک آ رہے ہیں سائلنٹ اٹیک جو پراپر نیند نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں کی اور دماغ میں بس وہی چیزیں چل رہی ہیں دماغ کو ریلیکس مل نہیں رہا ہے جتنا ملنا چاہیے ہاں ب بس انسان دنیا بھیی مطلب الجھنوں میں اپنے کام کو لے کے بزنس کو لے کے گھر کی پریشانیاں بچوں کا پیسہ کوڑی مطلب تمام جتنی بھی پریشانی سب دماغ میں دیکھی چلتا ہے ہر کوئی مطلب اگلے والے سے بول نہیں پاتا ہے ا کچھ چیزیں اپنے اندر جضبت کر لے جضبط کر لیتا ہے اب جب انسان جضبط کر لیا تو اس کی نیند اڑ گئی
تو جب وہ سوتا ہے نا تو اس کو سوئے گا ضرور لیکن اس کو سکون والی نیند آئے گی نہیں
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نیند صحت مند اور کامیاب زندگی کی بنیادی ضرورت ہے پوری نیند انسان کو جسم انی طاقت دماغی سکون اور جذباتی توازن فراہم کرتے ہیں ہر شخ اس کو چاہی کہ وہ نیند کی اہمیت کو سمجھے اور روزانہ مناسب وقت تک سو اگر ہم اچھی نیند کی وقت اچھی نیند عادت اپنا لے تو ہم صحت مند خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں نیند کو کبھی بھی وقت کا ضائع سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر اس کا جو ہے صحیح استعمال کرنا چاہیے آپ سے بات کریں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بات کر کے مجھے بہت ہی سیکھنے کو ملا اللہ تعالی ہمیں اچھی نیند لینے کی توفیق تھا
جی جی چلیے جی چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ